ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو
ٹھیک
ہاں جی بھائی بھائی ٹھیک ہے
اوکے اوکے کرو اردو پٹیی کت
ہاں کرو کرو بات اردو میں کرو بات بھائی
میں اور ٹھیک ہ بس سارے ٹھیک آپ سناؤ
بس بڑھیا بڑھیا بھائی ہیں آپ سنا آ کیسا م کیسا موسم ہو رہا ہے
ہاں موسم تو بہت ہی بڑھیا ہے گرمی بہت ہے یہاں پہ
جی جی بھائی جان یہاں پہ بھی بہت زیادہ گرمی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ہال بے حال ہو رہا ہے ابھی
ہاں یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے
جی جی بھائی جان ہاں تو کیسے آپ پڑھائی وڑھائی کرتے ہو بھائی جان کے کوئی کام وام کرتے ہو
پڑھائی کرتے ہیں آپ پت آپ کیا کرتے ہیں
جی بھائی جان میں بھی پڑھائی کرتا ہوں
ٹھیک ٹھیک
جی جی آج گے کالج والالج گے بھائی جان
جی جی جاتا ہوں
ٹھیک ٹھیک جانا چاہے بھائی جان کیونکہ تعلیم انسان کو تعلیم روشنی ہے جو انسان کو مناور کر دیتی ہے کام کر دیتی ہے ہ جی بھائی جان یہ ہمیں یہ وہ علم ہے جو ہمیں زندگی بھر ضرورت ل پڑھتا ہے کیونکہ اسی سے اسی سے ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں یہ ہمیں بہت کچھ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے فراہم کر ہاں ہاں جی بھائی جان اسی سے ہم زندگی کے بارے میں زندگی
صحیح اور غلط س سمجھ سکتے ہیں
جی جی بھائی جان صحیح اور غلط سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور بھائی جان اس سے ہمیں ایک طریقہ ایک راستہ ملتا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے ہم سدھاریں گے اور کس راستے پہ ہمیں چلنا ہے اور کس راستے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے جی بھائی ج ہاں جی جی بھائی جان
اور سنا شاعری واعری کرتے ہو کچھ
نہیں بھائی جان ابھی شاعری کا کچھ شوق نہیں ہے بھائی جان لیکن شوق شوق رکھتے ہیں ابھی کر نہیں ہے دھیرے دھیرے اس کے بارے میں سیکھ جائیں گے بھائی جان زندگی میں کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ کہ جو آپ نہ سیکھ سیکھ پاؤ گے اس صرف آپ کے
ا توا وشنی ت کیا یہ نا اردو پ نا کرانیشر پ ک ہاں
جی جی بھائی جان جی بھائی جان گرمی گرمی کے بارے میں آپ کا کیا ہے بھائی جان
گرمی نے بہت عذاب کر دیا ادھر
جی جی بھائی جان جی بھائی جان جی ہاں جی بھائی جان یہی یہی بات ہے کہ جو گرمی آج ہو رہی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہی ہو رہی ہے کیونکہ بھائی جان جو ہم ہاں جی بھائی جان کیونکہ جو ماحول میں ہم نے جو یہ پولوشن کیا ہے اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے کہ اور اس سے اسی سے موسم موسم کا حال چینج ہو گیا ہے کہ ابھی جو بغار میں پڑ رہی ہے شام کو بارش ہوگی جو اب ہے ضرورت نہیں ہے ہمیں گرمی ضرورت ہے لیکن میں دار میں زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن جو ہم نے جو ماحول کے ساتھ اتناے بے رکھی سے کام کیا ہے ماحول پہ اور اس اسی کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے بھائی جان
کوتتا سیرریس مالے
جی جی بھائی جان
ٹینشن بھائی جان کیا کیا ٹینشن
جی بھائی جان اردو جو لینگویج رکھی ہے چیٹ بھائی جان گنا نے
کر کا ختی
جی جی بھائی جان جی بھائی جان ای تو مجبوری ہے کر کرنی بائی
آتا ہ مشے کو ایک اردو کرریو برابر کر کوشر پاٹی کات پن
جی جی
بڑھ گیا
ون ون
جی بھائی جان جو دیکھو کہ ماحول کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ بھائی جان جو پیڑوں کی کٹائی ہم نے اس طرح سے کی کہ جیسے ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ انسان ایک بھی ایک انسان ایک لالچی انسان لالچی لالچ بری نگاہوں سے دیکھتا ہے ہر طرف اور اس کی لالچ کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو رہا ہے
اور دیکھو بھائی جان کے اگر ہمیں پیڑ ایک ضرورت ہوتا ہے تو ہم دس کارڈ لیتے ہیں اور جو پے پے پیر پیڑوں سے پیسے ملتے ہیں کہ بھائی جان وہ وہ ہمیں ضرورت ضرورت پڑتی ہے اسی وجہ سے ہم نے پیڑوں کی ایسی کٹائی کی ہے کہ وہ اب ماحول کا اس سے توازن بگڑ چکا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ پیڑ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور پیڑوں سے ہمیں کتنے فائدے پہن پہنچتے ہیں یہ بھائی جان یہ ہمیں ذہن میں ذہن سے اتر چکا ہے کیونکہ ہم لالچ میں آ گئے ہمارے آگئے صرف پیسے دکھے کہ ایسے کہ آگے کچھ نہیں دکھتا ہے بھائی جان اور بھائی جان یہ کیا بولتے ہیں اس کو بھائی جان جو ہمارے
پانی کےر بہرے ندی نالے بہتے ہیں ان کو بھی ہم نے خراب کیا ہے ان کو ان کو بھی ہم نے آلودگی سے گر ہاں گ گر چکے ہیں وہ بھی گر چکے ہیں جو ان کا ان کے اندر جو پانی ہے وہ اپ ناکا بھی استعمال ہو چکا ہے کیونکہ وہ ہم استعمال نہیں کرنا چاہیے کر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان میں جو بال تھی پلاسٹک اور کوڑا کرکٹ پھینک کر ان کی جو جو وہ ایک نعمت تھی ہمارے پاس اس نعمت کو ہم نے جٹا کر ایک خراب کر کر دیا ہے اسی لیے بھائی جان ہمیں چاہیے کہ ہمیں ماحول کے بارے میں با بات کرنی چاہیے ہمیں ماحول کے ایک ذمہ دار ناگری کی طرح ہمیں ذمہ کہ داری لینی ہے اور ہمیں ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور مائی جان اور بھائی جان جو ہوا اتا ہے ماحول سے اور جب ہم پیڑ پیڑ لگائیں گے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں گے تو اس سے بھائی جان ہاں جو پ یہ ہوا اتا ہے ہاں جی جی بائی اس کا ہوا صاف ہوگی تو ہمارے لیے وہ بھی ف فائد ہوگا ہے کیوکی اگر سے گندا جو ماحول رہے گا تو اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی ایسی جیسے بیماری ہماری اندر پیدا ہوں گی جسے پھر علاج بھی ناممکن سالہ تا ہے کیونکہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر تو ا کہتا ہے کہ اپ اپ کے جسم میں ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ اللہ بچائے کہ پھر ان کے ان کے نام بھی ہم نے نہیں سو تو نے ان کہ ہوں گے اور وہ ہمارے ذہن میں کبھی ائے نہیں تو ائے ہوں گے جو بیماریاں ہم کو پھر ہو رہی ہوگی اسی لیے ہمیں چاہی کہ کہ ہمیں ماحول کو برکر برقرار رکھنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیوکی ہمارے اس ہمارے سہ صحت ہماری ایک نیامت ہے جی جی بھائی جانا ہمارا صحت ایک ایسی نیامت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں فراہم کیا ہے کہ یہ دوبارہ ہمیں نہیں ملے گی کہ اگر ایک بار یہ بگڑ گیا تو پھر اس کا جو
واپس نہیں ا سکتا
واپس ہاں واپس نہیں اسکتا ت یہ ویسا جو کام کر رہی تھی پہلے وہ بعد میں نہیں کر پائے گی اسی لیے ہمیں کھانا وانا بھی اچھا ہے کھانا چاہیے تاکہ جو ہاں جی بھائی جان جو کھانا وانا بھی ہے وہ بھی وہ وہ بھی کھانا چاہے اچھا کھانا چاہے تاکہ ہمارے جسم میں خون اور دا رہے ہو جو ہمیں کام کرنے خون جو اور اور جو جو بھائی جان جو بھائی جان ہمیں کام کرے ہیں وہ کہ ہمیشہ کرنی چاہیے کیوکی اسی سے اسی سے ہم تندرست رہیں گے اور بھائی جان
طاقت ائے گی
جی جی بھائی جان اور ہمیں ہمیشہ انسانیت انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے کیوکی انسان کو ہمیشہ ایک انسان جی جی بھائی جان اور انسان انسان کو ہمیشہ اپنی جو اس پاس لوگ رہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھ نا جائے اپنے یار برادری برادری ہے ہاں اس کا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کو بولنا ہے کہ نشے وشے سے دور رہو یہ نشے جی جی بھائی جان جو بھائی جان نشے وشے کرتے ہیں ان کو بولنا ہے کہ یہ نشے وشے سے دور رہو اور ان میں ان بڑا نہیں پڑو کیوکی اس سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہے اور ماں باپ جو ماں باپ جو ہوتے ہیں جی جی جی بھائی جان جو ماں باپ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں لگا لگا دی ہوتی ہے اپنے بیٹوں کے لیے ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹیے بھی کچھ زندگی میں کچھ اچھا نہ اچھا حاصل کریں گے لیکن جب ایک ایک ایک انسان نشے ہاں جی جی بھائی جان جب انسان کو ایک نشے کی لت لگ جاتی پھر اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کا بھی نام وہ ڈوبا دیتا ہے اور چاہے اس کے گھر میں اس کی اس کی جو فیملی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے اس کے اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا ہے پھر اس لیے بھائی جان کہ ہمیں چاہے کہ کی نشے وشے سے دور رہنا رہنا چاہیے کھیل کود کھیل کود میں پڑھائی وڑھائی ہاں بھائی جان پڑھائی وڑائی کرنی چاہی نشے وشے سے دور رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اچھی طرح سے
اپنے ماں باپ کا روشن نام کرنا ہے
ہاں جی جی بھائی جب نام روشن کرنا ہے
وہ تو وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے دنیا
تو اخرت تلاش کر جی جی بھائی جان جی بھائی جان اسی لیے اسی بھائی جان کہ ہمیں اچھے اچھے کام بھی کرنے چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر بن جائے اور نین کی طرف سے تھوڑا سا دھیان ہمیں دینا چاہیے کیونکہ آخرت کو ہمیں پھر اللہ تعالی کے پاس ہی لوٹ جانا ہے جی جی بھائی جان جی ایسسی ہی ایسی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جس میں زندگی کا کوئی مقصد نہیں جس کے جس کے پاس اچھے اعمال نہ ہو اور اچھی اچھی نیت نہ ہوا جی جی بھائی جان ہاں ہاں ہمیشہ انسانیت کے اچھا انسان بننا چاہے اور انسانیت کے لیے ہمیشہ کام کرنا چاہے جسے جسے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی سکون اور محبت سے بری بڑی رہے گی ہاں جی جی ہاں اور سکون سے سکون سے ہمارا دل بھی سکون سکون با برا رہے گا اور جی بھائی جان جی اور اور بھائی جان آپ سے بات کرتے ہیں کر کے اچھا لگا آپ نے آپ نے جو ہمیں معلومات معلومات پہنچائی بھائی جان اس سے اس سے بہت بہت فائدہ ملے گا اور میں ضرور چاہوں گا کہ میں اس کو آگے تک پہنچاؤں اور بھائی جان شکریہ آپ سے بات کر کے پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی اللہ حافظ
اللہ اللہ حافظ او زبردست نفر مگر یہ اسنان آج ہوا میں پانی ہے پانی ہوا میں کے ساتھ کے میں پسند انہیں کھانا نہیں تھا نا یہ کون سنا بس اب چھ با اس کس تھاا بییس فون سب رکارڈ لٮے